او سمس
وعلیکم السلام
کیسے ہو سب خیریت ہے
ہاں سب خیریت ہے آپ بتاؤ
بھابھی جان ہاں بولیے
ہاں
اور سنائیے ہاں میرے یہاں بھی سب خیریت ہیں آپ کی امی ابو سب خیریت ہے
ہاں سب خیریت ہے
ہاں ہونی بھی چاہیے اللہ تعالی کی دعا وہ سب پہ سب خیریت ہی ہوتے ہیں
ہاں
اور سنائیے
ہم بس بڑھیا اپ بتائیے جو کم نائی ایہ تہہ نصرا
میں بھی اچھی ہوں
ہوں
اور اسٹڈی میں کیا کرتی ہو
اسٹڈی میں میری ای سی سی وغیرہ چل رہی ہیں اپ تو جانتی ہوں گی ہے نا کیا ہوتا ہے یہ یہی چلن نہیں معلوم
ہاں
اور سنائیے
بس بڑھیا
اچھا
تو میں آپ سے ایک کوشچن کروں
ہاں بولیے
یہ ہم ہے جو ہمارا مطلب کہ یہ اتنی ساری گرمی پڑ رہی ہے وہ کس کارن پڑ رہی ہے گرمی
یہ پڑھ تو ہاں یہ پڑھ تو ہم انس سانوں کی وجہ سے رہی ہے جیسے کہ دیکھو اب پیڑ وغیرہ کاٹ دیتے ہیں تو مطلب کہ پیڑ وغیرہ کاٹ رہے ہیں جس سے کی
جی صحیح فرماں رہی ہو بولیے
ہوں جس سے کہ مطلب بارش کم ہو رہی ہے اور موسم پرورتن ہو جاتا ہے بہت جلدی اس وجہ سے یہ دھوپ زیادہ ہو رہی ہے ہوں اور اپ بتائیے
جیسے کہ ہم جے کچھ لوگ باہر کے ائے کہ کچھ چند پیسوں کے لیے کتنے سارے پیڑ کاٹ دیتے ہیں
جنگل کے جنگل
ہاں جیسے کہ یہ فرنیچر وغیرہ کرسی وغیرہ بیڈ وغیرہ جو بنتے ہیں نا تو کس سے بنتے ہیں لکڑیوں سے ہی تو بنتے ہیں اور یہ تو ہے نہیں کہ ایک ڈالی سے بن جائیں گے کتنے سارے پیڑ کاٹے جاتے ہیں تو نہ یہ کاٹ لیتے ہیں پیڑوں ہو اور پھر کاٹنے کے بعد بھی لگاتے نہیں کچھ چند پیسوں کے لیے سارے جنگلوں کو بنجر کر دیتے ہیں پیڑوں کو کاٹ لیتے ہیں پیسوں کے لیے کچھ کچھ لوگ گ پیڑوں کو بیچ دیتے ہیں جس سے کے ہمارے وائیو منڈل پر بہت بڑا گہرا اثر پڑتا ہے جس سے کہ گرمیاں پڑتی ہیں ہمارے اور اس سے ہمیں بیماری بھی ہوتی ہیں کیوں کے سارے پیڑ کٹ جائیں گے تو ہمیں اکسیجن کہاں سے ائی تو منشیہ بیمار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے منشیہ کو بیماریاں ہوں گی سانس لینے میں دقت ہوں گی بہت ساری پریشانی ائی ایک پیڑ ہی تو ہے جو ہمیں اب اکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائڈ لیتے ہیں پھر ہم انہیں کو کاٹ دیں تو سانس تو بھوت زادہ شارٹیج ہو جائے گی ہمیں سانس لینے میں دقت ہوگئی آکسیجن ہی نہیں مل پائی ہمیں پیڑوں سے تو شد اکسیجن مل پاتی ہے جس سے ہم جیوت رہتے ہیں ہے نا ہاں اور بولیے آپ
اور آپ بتائیے آن لائن شاپنگ یا آن لائن پڑھائی کے بارے میں کچھ بتائیے
جی کیا ہے کہ ہمیں آن لائن شاپنگ ہمارے لیے اچھی بھی اچھی بھی ہے اور بےکار بھی ہے کیونکہ آن لائن شاپنگ پہ جو دکھاتے ہیں وہ آتا نہیں ہے اور فکس پرائز رہتا ہے نہ ایک روپئے کم نہ ایک روپئے زیادہ اتنا ہے کہ اتنا اور سات
اور بڑھ جاتا ہے وہ
ہاں ڈیلیوری کا چارج بڑھ جاتا ہے جتنا وہ دکھاتے ہیں اس سے تھوڑا پندرہ یا بیس یا تیس روپے کا اور زیادہ ڈسکاب لگ جاتا ہے اس پہ تو بڑھ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ ہم یو پی آئی سے کرتے ہیں پیسے تو دس بارہ روپے کم ہو جاتے ہیں اور کیش پیمنٹ کا کرتے ہیں آپشن چنتے ہیں تو دس بارہ روپئے بڑھ جاتے ہیں بس یہی وہ ہوتا ہے اس میں اور کیا ہے کہ مطلب کہ جو چیز دکھاتے ہیں وہ تو آتا نہیں خاص کر کے کپڑے اور چیزیں تو ہے جیسے کہ کچن وغیرہ کا سامان اور ان ان چیزیں ہیں وہ تو آ بھی جاتی ہیں ٹھیک ٹھاک پر یہ کپڑے وغیرہ تو بالکل اچھے نہیں آتے کیونکہ جو جیسا کلر دک کھاتے ہیں پیسا تو کچھ آتا نہیں ہے اور مطلب کہ جو ساز دکھاتے ہیں وہ بھی پرفیکٹ نہیں آتا کوئی کی در سے ڈھیلا آ جائے گا کوئی کھانسی ایک دم جھولا بابا جیسا آ جاتا ہے ہے نا اور پھر ریٹرن کرنے میں بھی بہت سارے چوچ لے ہیں تین چار دن بعد لینے آتا ہے پھر تین تین چار دن بعد پیسے آتے ہیں وہ بھی پورے آئے آئے نہ آئے اتنی ساری وہ ہو جاتی ہیں بس یہی ہے کہ ہم کچھ ویسا سامان خرید سکتے ہیں یہاں سے جیسے گھروں کا یہ گیس وغیرہ جو کچن وغیرہ کا سامان ہوتا ہے وہ خرید سکتے ہیں جیسے ہمیں بچت پی ایس اے مطلب کہ ہمیںں کئی جانا نہیں پڑتا ہے باہر نہیں نکلنا پڑتا ہے گھر بیٹھے ایک منٹ میں شاپنگ ہو جاتی ہے گھر بیک
جی
اوم
تو پھر یہ ہے کہ مطلب ہمارا کرایہ وغیرہ بچ جاتا تا ہے اور جیسے دھوپ میں جانا پڑتا ہے تو ہم اس سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے ہمارے ساتھ درگٹنا بھی ہو سکتی یہ اور پھر یہ ہے کہ ہم جائیں گے بازار جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ دو لوگ جا سکتے ہیں لیکن جب ہم گھر پہ کسی چیز کو مطلب لانا ہے دے تو ہم پورے گھر والوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے
ہاں صحیح فرما رہی ہیں آپ فائدے بھی ہیں پر مطلب کہ کیا ہو تا کہ جیسے کہ ہم اسے دکھا ہی سکتے ہیں اور ہم آف لائن شاپنگ کرنے جائیں گے تو ہم اسے پہن کر اپنے اوپر رکھ کر کپڑے کو چھو کر دیکھ سک تے ہے نا اور اس کا
پارک سکتے ہیں یہ اچھا ہے کہ کیسا ہے
ہاں پر آن لائن شاپنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بس اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے اور
ہوں
اس من سے چوز کر کے منگا دیا جاتا ہے
ہوں
آف لائن شاپنگ یہ ہوتی ہے مطلب کہ ہمیں اس سے پرکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیسا کیا ہے اور رینج میں بھی کچھ ڈسکاؤنٹ کروا دیتے ہیں جیسے کہ کوئی تین سو چار سو کا دے تا ہے مطلب چودہ سو پندرہ سو کا دیتا ہے توے ہزار بارہ سو میں اتنے میں کروا کے لیے آتے ہیں پر یہ اس پہ نہیں ہوتا ہے نا آن لائن شاپنگ میں اور پھر ہمیں گھومنے کو بھی مل جا تا ہے ہم گھوم بھی آتے ہیں چاٹ بلے بھی کھائے جاتے ہیں اچھا سا ویو میں گھماتے ہیں من کو تھوڑا سا اچھا سا فیل ہوتا ہے آف لائن شاپنگ کرنے میں ہے نا
جی
ہاں تو ہمیں دونوں شاپنگ کرنی چاہیے اور دونوں ہی اچھی ہیں دونوں ہی ویکایا بےکار بھی ہے اور اچھی بھی ہے فائدے بھی اور نقصان بھی جیسے کہ ہم آف لائن شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ٹریول وغیرہ میں کوئی ح ا بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہاں ایکسیڈڈ وغیرہ ہاں ٹرفک لگ گیا ہاں وہ تو ہے ہی ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر کوئی ہاں فرمائیے
ویسے جیسے ہمیں کوئی چیز کی ارجنٹ ضرورت ہے تو جیسے آن لائن شاپنگ سے ہم نہیں منگا سکتے ہیں اب شہروں میں تو یہ ہے کہ شہروں میں تو آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا ہے تین دن میں آ پاتا ہے اور ہمیں ضرورت ہے ابھی ایک گھنٹے بعد تو ایسے اس کے وہ بھی ہیں
فائدے بھی ہیں اور مطلب کہ آپ یہ بول رہے ہو نا کہ شیروں میں آ جاتا ہے جلدی شہروں میں تو بس صرف ہم کھانا آڈر کرتے ہیں نا وہی جلدی آ تا ورنا جیسے کہ ہم ج کوئی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں شہروں میں وہ بھی ایک دو دن بعد ہی آتی ہے ایسے ساتھ ڈیلیور نہیں ہوتی اور جیسے کہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ ہو جاتی ہے ڈیلیور ڈیلیوری سات ہی ساتھ مطلب کہ شری عام طور کے شہر ہیں جیسے کہ دھول پور آگرہ عنگ برت پور وغیرہ یہاں پہ تو دو تین دن بعد ہی آتا ہے اس پہ ل ہاں خود آتا کہ تین دن بعد ڈیلی ڑی ہو گئی اس سے کوئی کہ گاؤں ہے یا شہر ہے وہ تو یہ جیسا ہوتا ہے مطلب کہ ا الگ الگ سٹی ہوتی ہیں جیسے کہ ممبئی وغیرہ بیڑی سٹی ہیں ان میں جلدی ڈلیوری ہو جات ی بیس منٹ کے اندر ہو جات ی ہے جو بھی منگاؤ وہ ہاں تو ہمیں مطلب کہ کیا ہے کہ آن لائن اور آف لائن دونوں شاپنگ کرنی چاہیے جن سے ہمیں فائدے بھی اور نقصان بھی جیسے کہ آن لائن شاپنگ دیکھ لو آپ جیسے کہ آپ کہیں سے تھک کے آئے ہو ہے نا اور آپ کو کھانا بنانے کا آپ کو کھانا بنانے کا من نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے فون اٹھاؤ گے اور
بس
کھانا آن لائن کر دو گے تو پانچ منٹ میں کھانا آ جائے گا آپ کے پاس پانچ نہیں تو دس منٹ میں آ جائے گا تو اس کے فائدے ہیں نا آن لائن کے اور ہم گھر بنائیں گے تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا بنانے میں اور اتنا ہی وہ خر چ ہوگا جتنے سو سو دو سو روپے تو روز کے گھر کے کھانے پینے میں لگ ہی جاتے ہیں اور اتنا ہی وہ وہاں سے بنا ہوا ٹیسٹی آ جاتا ہے
ہاں
ہاں تو مطلب کہ ہمارے لیے فائدے بھی ہیں اس سے آن لائن ج کوک وغیرہ یہ کھانا ایٹنگ وغیرہ آتا ہے جس سے ہمیں بہت سارے فائدے بھی ہیں اور نقصان ساپنگ وغیرہ کرنے سے کپڑے وغیرہ کا تو بہت سارا ایشو رہتا ہے سب لوگ یہ اچھے نہیں آتے اچھے نہیں آتے پر مر پر مطلب کہ یہ اور اچھے اچھے وہ ہیں نا جیسے کہ امیزون ہے فلپ کارڈ ہے ان پہ اچھے کپڑے آتی ہے جو میشو ہے نا سو کوالٹی سو فیس ہو گیا ہے اس کا کپڑے اچھے نہیں آتے یہ سب سے جو سب سے بےکار ہوتے ہیں نا انہیں پیکنگ کروا کے انہیں پارسل میں بھیجتے ہیں وہ
ہاں م میشو ہی وہ گڑبڑ کرتا ہے بس فوٹو پہ دکھاتا کچھ اور ہے اور پروڈکٹ بھیجتا کچھ اور ہے
ہاں یہی تو پرابلم ہے تو پھر نا ہم ا کرتے نہیں یں پہلے تو ہم بہت ساری بھی سے شاپنگ کر لیتے تھے پھر کچھ اچھا آتا نہیں تھا پھر من یہ ایسا لگتا تھا پیسے چلے گئے پھر ریٹرن میں کے بھی بہت سارے چونچلے ہیں اکاؤنٹ لگاؤ یہ لگاؤ وہ لگاؤ اس اچھا تو پھر رکھ ہی لیتے تھے ہم
کہ دکھاوا کرتا ہے نا میشو جیسی چیز چیز ویسی ہوگی ویسی دکھاتا نہیں ہے
تو یہی میں تو یہی فرماؤں گی کہ ہمیں دونوں شاپنگ کرنی چاہیے آن لائن بھی کرنی چاہیے آف لائن بھی کرنی چاہے متر محترمہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا میں چاہتی ہوں کہ میری آپ سے پھر گفتگو ہو خدا حافظ
خدا حافظ